ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو
میں بڑھیا آپ بتاؤ
ہم بھی ٹھیک ہے ہم کہہ رہے تھے کہ آج کالج آتے ہوئے میں نے بہت سارے درخت دیکھے اور سوچا کہ نیچر ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے ہے نا
بالکل صحیح کہ نیچر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
ہاں یہ تو آپ نے سچی کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ نیچر کی حفاظت پر کم تواز تواز دیتے ہیں
یہ بات سچ ہے درخواست کرنا اور پاپولیشن پھیلانا آج کل عام بات بن گئی ہے
ہاں یہ تو آپ نے سچ کہا تو آپ کے خیال میں نیچر کو پروٹیکٹ کرنے کی کیا ضروری ضرورت ہے مطلب کیسے کر سکتے ہیں ہم
ہ ہ نیچر کے بغیر انسان زندگی ممکن نہیں ہمیں صاف صفائی پانی اور گیجا سب نیچر سے ملتا ہے
ہاں یہ تو آپ نے سچ کہا نیچر کے بغیر زندگی ممکن تو بالکل نہیں لگتی اگر اگر درخت نہ ہو تو آکسیجن کہاں سے ملے گا
ہوں اور اگر پانی صاف نہ ہو تو صحت سے بہت سے مشئلے پیدے ہو سکتے ہیں
ہاں ہاں یہ تو سچ ہے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے آج کل انوائرمنٹ پالوشن بھی بہت بڑھ گیا ہے فیکٹریز پھر وہیکل سے نکل وہ دھوئیں جو ہے وہ ہمارے پیفڑوں کو بہت پرابلم کرتی ہے نقصان دیتی ہے ہمیں اور اس اس سے بہت سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں
آ پان پلاسٹک کا استعمال بھی ایک بڑا مسئلہ ہے
ہاں بالکل سچ کہا ہے آپ نے پلاسٹک تو زمین اور سمندر دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے نہ ہی تو وہ کبھی ختم ہوتا ہے زمین میں بھی جانے پر نہ سمندر میں جانے پر اس کو کیسے بھی ہم ختم نہیں کر سکتے
میں نے میں نے سنا ہے کہ سمندری جانور پلاسٹک کھا کر مر جاتے ہیں
ہاں آپ نے تو بالکل سچ سنا ہے اور یہ بہت افسوس کی بات بھی ہے کہ سمندر کے پانی کھا کر سمندر سمندر کے جانور کھا کر مر جاتے ہیں
بالکل ہم اسٹوڈینٹس اور ناگرکوں کو نیچرس کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے
ہمیں درخت لگانے چاہیے جتنے درخت لگائیں گے اتنا بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے ایک درخت لگانے پہ بھی بہت بڑا کام ہو سکتا ہے
اور پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے
بالکل بالکل سچ کہہ رہے ہیں آپ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے
ہاں ہ کوئی لوگ برش کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس سے پانی کافی ویسٹیج ہو جاتا ہے
ہاں یہ آد ہاں یہ تو آپ نے سچ کاا ہے ہم بھی اپنے گھر میں دیکھا ہے کبھی کبھار کہ جب برش کرتے ہیں یا پھر نہاتے وقت بھی یا پھر برتن دھوتے وقت بھی جب پانی یوز کرتے ہیں تو کبھی کبھار پانی ٹیپ کھلا کر کے چھوڑ دیتے جس کی وجہ سے پانی کا بہت رسٹیج ہوتا ہے اور یہ تو بہت خراب عادت ہے بجلی ب چان بھیر ب ب اچانا بھی انوائرمنٹ کی ایک مدد کرنا ہی ہوتا ہے نا
جی ہاں سب ہم بجلی بچاتے ہیں تو انرجی ریسورس کم استعمال ہوتا ہے
ہمارے کالج میں پچھلے مہینے پلانٹیشن ڈرائیو ہوئی تھی
واہ تم نے اس میں حصہ لیا تھا
ہاں ہاں ہم نے لیا تھا نا میں ہم اور ہمارے دوست نے مل کر دو پودے لگائے تھے
ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے
ہاں مجھے تو اس دن بہت خوشی محسوس ہوئی تھی
ہوں کیونکہ تم نیچرس کے لیے کچھ اچھا کر رہی تھی
ہاں ہاں بالک بالکل آپ نے سچ کہا ہے کہ نیچر کے لیے آپ کسی کے لیے بھی اچھا کرتے تو آپ کو بہت خوشی ملتی ہے آج کل کلائمیٹ چینج کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے
ہوں ہ ہاں لیکن کئی لوگ اس اس بارے میں پوری معلومت نہیں کر رکھتے ہیں
ہاں یہ تو آپ نے سچ کہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم تیزی سے بدل رہے ہیں کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کبھی بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے ہمارے یہاں تو بارش کے موسم آ بھی گئے ہیں پھر بھی بارش ہوتی نہیں
ہاں اس لیے انومنٹ کی حفاظت اور بھی ضروری ہو گئی ہے
ہاں بالکل سچ کہا آپ نے پودے لگانا بہت ضروری ہے تو آپ کے گھر میں انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو کیا کرتے ہو
ہ میں تو پلاسٹک بیگ کی جگہ کپڑے کے بیگ استعمال کرتا ہوں اور جو کم سے کم پلاسٹک یوز کرتا ہوں آپ
وہاں آپ آپ کی تو یہ بہت اچھی عادت ہے کہ آپ پلاسٹک بیگ کا کم یوز کرتے ہیں پھر کاغذ کے بیگ یوز کرتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کم کچرا پھیلاائے اور جو کچڑے ہو اس کو ہم ڈسٹبین میں رکھے صاف س صاف رکھے اپنے گھر کو
جی جی جی ہ اور اور کیا آپ کرتے ہو
اور جب ہم کچھ بھی باہر سے بھی فرس لیتے اسنیکس لیتے تو جو بھی کوئی کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی کھاتے ہیں باہر سے تو کا جو بچاوا ویسٹ ہوتا ہوتا ہے کالج نہیں جو بھی رہتا ہے وہ باہر زمین پہ پھینک دیا کرتے ہیں بٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ کہ وہ ریپر ہمیشہ ڈسٹبین کے اندر ڈالتے ہیں اور ہر شخص ہ ہر شخص اگر اتنا ایماندار ہو تو بہت فرق لا سکتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو
بالکل بالکل چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر بڑا تب ڈیلی لا سکتی ہے
ہاں بچوں کو بھی اسکول سے انوائرمنٹ کی اہمیت سکھانی بہت ضروری ہونیی چاہیے
ہاں تاکہ وہ بچپن سے ہی اچھا آدر سیں
ہاں نیچر صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے
بالکل بالکل جانور بھی او فرینڈلی کا اہم حصہ ہیں
ہاں وہی تو ہے جو مطلب اکو سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں سب اکو سسٹم کا ایک پارٹ ہوتے ہیں جس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جانور پیڑ پودے انسان سب امپورٹ ٹنڈ ہوتے اگر جنگل کا کام ہو جائے تو جانوروں کو رہنا مشکل ہو جاتا ہے
بالکل بالکل اگر فارسٹ کے حفاظت اگر اچھے سے نہ ہو تو اینیملس بھی ادھر سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پھر وہی سٹیز میں آ جاتے ہیں روڈ پہ دکھتے ہم کو
ہاں آپ نے سچ کہا کہ فوریسٹ کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے مجھے تو ہریالی دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے اور آپ کو رک
ہ مجھے بھی پارک اور گارڈن میں وقت گزارنا بہت اچھا لگتا ہے
و تو نیچر انسان کے ا انسان کے لیے بہت روری ہو ہے کو سکون د ہے اور بہت مصید بھی ہے
ہوں اس لیے کوئی لوگ مارننگ واک کے لیے پارک جاتے ہیں صاف ہوا صحت کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے تو ہم بھی کبھی کبھار واک پہ چلے جاتے ہیں
ہاں یہ تو آپ کی عادت تو بہت اچھی ہے تو آپ کے خیال اس میں سب سے بڑا انوائرمنٹ ایشو کیا لگتا ہے آپ کو
میرے خیال میں تو پاپولیشن لگتا ہے
جی پلیوشن تو مجھے بھی لگتا ہے پالوشن
پالوشن ہ
اور
پھیلانا یہ سب گندگی کرنا اس سے کافی زیادہ ہمے انوائرمنٹ کو ہارم ہوتا ہے
ہاں یہ تو خیال آپ کا سچ ہے کہ پولوشن بہت بڑا پرابلم ہے اور میرے خیال میں تو یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیفارسٹریشن یعنی کہ دراختوں کا کٹائی وہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے دونوں ہی بہت بڑے مسئ
جی جی ہمیں صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ عمل بھی کرنا چاہیے
بالکل ہر شخص کو اپنی ذمہ داری سمجھ چاہیے اگر ہم آج نیچر کی حفاظت نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں مشکل میں پڑ سکتی ہے
جی جی جی تو ٹھیک ہے آپ بھی اب اپنے آس پڑوس اور سب کو تھوڑا جاگرت کیجیے
ہاں اور ابھی جی اللہ حافظ
ہاں ہاں بس